ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام جی ٹھیک ہے آپ سناے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا ہے آپ بتاؤ آپ کی گھر میں سب خیریت
جی شکر اللہ کا اور آپ سنائیں آج کا دن کیسا تھا کیسا موسم رہا
ماشاء اللہ آج کا دن تو ماشاء اللہ بہت اچھا تھا سب خیریت آپ بتائیے آپ کا وقت کیسا گزرا
جی بےشک میرا بھی اچھا ہی گزرا آج تو اچھا موسم بھی
جی جی بالکل درست فرمائے ماشاء اللہ آج موسم بہت اچھا تھا
ہاں پچھلے دو چار دنوں سے تو بہت زیا زیادہ دھوپ تھی تو آج صبح صبح بارش ہو رہی تھی تو دن بھر اچھا ہی موسم رہا
بالکل بالکل
ہاں میں ابھی بیٹھ ہی رہا تھا سوچ رہا تھا کہ آج کل کے مطلب دور میں جہاں پہ انسان پورا بزی رہتا ہے اس دور میں ہمیں کھیل خود میں شمولیت کرنی چاہیے
بے شک بھی پھر درست فرمایا اور یہ ہمارے لیے نا یہ بہتر طریقہ بھی اپنے جسم کو اپنے شریر کو تندرست رکھنے کے لیے اپنی ش شاریرک ساری چیز موں کو بہتر رکھنے کے لیے ایک طریقہ اچھا ہے کیونکہ نا ہم لوگ جیسے ہوتا ہے کہ ایکسرسائز وغیرہ تو کر ہی نہیں پاتے ہیں لیکن ہم کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی اگر جوائن کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر ایک انٹرسٹ ہوتا ہے دلچسپی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم اس پہ کام کرتے ہیں نا تو وہ صحیح رہتا ہے ہمارے لیے
ہاں وہ تو ہے دیکھیے جو گھر پہ بیٹھنا ہوتا ہے اس سے موٹاپا ہوتا ہے اور موٹاپا تو بہت ساری بیماریوں کا مطلب جڑ ہے ہاں اس لیے تو ہمیں چاہیے کہ کھیل کود میں انسان مطلب شمولیت کرے جس اس کے تو کھیل کود کے تو بہت سارے فائدے ہیں دیکھیے آج کل کے زمانے میں تو کھیل کود کی مطلب اہمیت وہ دگنا ہو گئی ہے دیکھیے آج کل ہاں جو کھیل کود میں حصہ لے رہے ہیں چاہے وہ بے کرکٹ کھیل رہے ہو یا کوئی فٹ بال تو اس سے پیسہ بھی ملتا ہے شہرت بھی ملتی ہے نام بھی ملتا ہے اور بہت کچھ ملتا ہے ہاں اب تو یہ خالی پڑھائی بھی نہیں رہا کہ کوئی پڑھے گا تو پھر ایسے نوکری لگ جائے گی پھر وہ کما سکتا ہے لیکن آج کل کے زمانے میں تو جو گورنمنٹ ملازم ہیں اس سے میرے حساب سے دس گنا بیس گنا یا پچاس گنا بھی وہی کما رہا ہے جو کھیل کود میں اچھا ہو جسے کھیل کود کی مطلب سمجھ ہو
ہاں کیونکہ پہلے کے معاشرے میں نا اس کو یہ دیکھا جاتا تھا کہ آپ کھیل کے ذریعے اس کو کر رہے ہو استعمال لیکن آج کل کے ماحول سے نا یہ ایک ٹیچر کا کردار ادا کرتا ہے اگر آپ کے پاس اچھی نالج ہے آپ اچھے کرکٹر ہو آپ اچھا ٹینس کھیل لیتے ہو اچھا فٹ بال کھیل لیتے ہو تو آپ کو ایک پراپر ٹیم لیڈر بنا دیا جاتا ہے آپ کو ٹیچرس بنا دیا جا سکتا ہے آپ خود کے اکیڈمی کھیل کھول سکتے ہو جیسے آپ جم کے لیے اچھی نالیجبل ہو تو آپ اپنا جم کھول سکتے ہو اس سے کیا پتآ ہےآپ نا خود کے لیے ایک بہتر کام بھی کرے ہو اور آپ کے ذریعے جب دوسرا شامل ہوتا ہے تو وہ بھی چیزوں میں جوڑتا ہے
ہاں وہ تو ہے ہم تم جب ایک مطلب ایک کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ اور دس لوگوں کو مطلب سمجھا سکتا ہے یا بات سکتا ہے یا اس چیز کو اس چیز کو مطلب دوسروں تک پہنچا سکتا ہے
جی بالکل درست فرمایا آپنے
ہ اس کے کھیل کود کے تو میرے حساب سے بہت سارے فائدے ہیں کہ لیکن اگر ہم بات کرنے کی مطلب بات کرنے پہ آ جائے تو پورے دو چار دن لگ جائیں گے
بالکل جی جی جی
دیکھیں گا فائدوں کی بات کریں تو دیکھیے پہلی بات یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسم مضبوط ہوتا ہے تو کھیل کچھ جسم مضبوط ہوگا ہی بھی بشہ اور میں بھی بتا رہا تھا کہ گھر بیٹھے بیٹھے بہت ساروں کا مطلب وہ موٹے ہو جاتے ہیں تو اس سے موٹے ٹاپ ا بھی بہت وز وزن ہو جاتا ہے کم ہو جات ہے ہے یا موٹاپا کم ہو جاتا ہے اچھا اور جو مطلب نیند بھی اچھی آتی ہے دیکھیے جب ہم دین بھر کھیلتے ہیں تو تھوڑے تھک بھی جاتے ہیں تو شام کو اچھے سے نیند بھی آتی ہے
جی جی کیونکہ نا شریر میں نا تھکان ہو جاتی ہے نا اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ محنت کر کے آؤ یا کہیں سے باہر کام کر کے آ رہے ہو یا کوئی ایکٹیوٹی تو جو اس کے اندر جو تھکان ہوتی ہے نا وہ تھکان نہیں ہوتی ہے وہ آپ کے پورے دن کی مرمت ہوتی تی ہے شریر میں تو جب آپ سوتے ہو نا تو وہ باڈی پارٹ کو آپ کو بہت زیادہ ریلیف کرتی ہے
ہاں وہ تو ہے جو دن بھر انسان کھاتا ہے اس کو کی طاقت کہاں جائے گی اس کو تو کہیں نہ کہیں پہ لگانا ہی ہے
جی جی بالکل درست فرمایں
ہاں اب اگر ہم دیکھیے اس کی ایک مثال دیکھیں اگر ہم گاڑی میں خالی پیٹرول بھرتے رہے بھرتے رہے خالی اس بڑی گاڑی کو چلائے ہی نا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پیٹرول ا پورا ہو جائے گا لیکن پھر تو جگہ ہی نہیں بچے گی اس لیے جتنا پیٹرول جن ڈالنا ہے ویسے اس کو چلانا بھی ہے جب پیٹرول ختم ہو جائے گا تو پھر ڈالنا ہے
جی
ہاں اس سے تو بہت سارے اور بھی مطلب فائدے ہیں دیکھیے یہ بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے یا جسم طاقتور ہو جاتا ہے یا خون گرزش ہو جاتی ہے دیکھیے کھیل کود سے تو انسان کی دماغ ہی مطلب دماغ بھی بڑھ جاتا ہے یا
جی
اور بہت ساری چیزیں ہیں سوچنے کی مطلب صلاحیت وہ بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے کیونکہ کھیل کود میں تو سوچنے کی صلاحیت جس کے پاس ہوتی ہے جو جلدی سوچ سکتا ہے جو بہ تر سوچ سکتا ہے تو اس کی مطلب کھیل کود کھیلنے کی کی مطلب صلاحیت بڑھ جاتی ہے
بالکل بالکل کیونکہ دیکھو جب ہم اسکول میں تھے نا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارا نا سات آٹھ پیریڈ لگتے تھے اس میں سے نا ایک ہفتے میں ایک ایسا پیریڈ لگتا تھا ون ویک جس میں نا ہم اپنی پسند کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز کرتے تھے تو ہمارے ٹیچر جو تھے وہ ہم سے بولتے تھے کہ آپ کو بید منٹن کھیلنا ہے یا فٹ بال کھیلنا ہے یا ٹینس تو آپ کو جس حساب سے کھیلنا ہے آپ کو اس حساب سے ماحول دیا جاتا تھا تو کبھی ہم فٹ بال کھیلتے تھے کبھی ہم ٹینس کھیلتے تھے کبھی کھوکھو وغیرہ تو اس سے نا پہلے تو شروعات میں تھوڑا آلس آتا تھا کیونکہ وہ ماحول تھا نہیں لیکن جب ان چیزوں میں ہم شامل ہونے لگے تو ہماری نا مانس پیشیاں کھلنے لگی ہمارے شریر میں بدلاؤ آنے لگا ہم ہمارے اندر ایک ایکٹیونیس آنے لگی کہ ہاں ہم دوڑ بھی سکتے ہیں ہم جمناسٹک بھی کر سکتے ہیں ہم کیچنگ پاور بھی ہے تو اس سے جتنا شریر کھلتا ہے جتنا ہمارا دماغ کھلتا ہے نا اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہماری اچھی ہوتی ہے ان چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے
ہاں وہ تو ہے آپ نے یہ صحیح بات فرمائی دیکھیے اور ہم اخلاقی اگر سماجی فائدے کھیل کود کے دیکھیں تو وقت کی پابندی آ جاتی ہے ہمارے ہمارے اوپر یا ہم کہہ سکتے ہیں مل کر کام کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے دیکھیے اگر ہم کسی کھیل کود میں کھیل رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اور پانچ چھ بندے ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان میں یکجا ہونے کی طاقت یا یکجا ہونے کی صلاحیت یا آپس میں بات چیت یا آپس میں بات کرنے کی یا اکٹھے کھیلنے کی صلاحیت وہ بھی آ جاتی ہے ہماری
بے شک بے شک بالکل درست فرمایا
اور یہ سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ ہار جیتنے کی مطلب سبق مل جاتا ہے کہ دونوں کو قبول کرنا ہے اگر کبھی ہمارا دن ہے تو جیت ہوگی اگر نہیں ہے تو اس سے سیکھنا ہے
بالکل بالکل
تو دوستی بن جاتی ہے نئے نئے دوست ہمیں ملتے ہیں کھیل کود میں ہی یہ ہماری عزت بن جاتی ہے یا سب سے بڑی بات جو ہمارا غصہ ہے وہ مطلب حد میں رہتا ہے دیکھیے غصہ تو آج ہر کسی کے پاس ہے لیکن میرے حساب سے وہی بہتر ہے جو اس پہ مطلب پورا اپنا زور لگا کے اسے روکنے
بالکل بالکل بالکل دیکھو جب ہم ان چیزوں میں ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں نا تو یہ ہمیں نا صبر و شکر کرنا سکھاتی ہے کیونکہ نا اس کے اندر آپ پیشنس چاہیے اگر آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے تو آپ نہ تو فٹ بال فٹ بالر بن سکتے سکتے نا کرکٹر بن سکتے ہیں نہ اپ جمناسٹک میں نہ جم میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان چیزوں میں نا پیشنس چاہیے ہوتا ہے یہ چیزیں دھیرے دھیرے ہوتی ہیں آپ چاہو کہ آپ کو ایک ہی دم سارا ماحول مل جائے تو وہ نہیں آپ کو کم سے کم چار سے چھ مہینے خود کے لیے دینے پڑیں گے خود کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا آپ کو اس کے لیے جڑنا پڑے گا تو وہ تبھی ہوتا ہے تب ہمارے اندر پیشنس ہوتا ہے ہمارے اندر صبر ہوتا ہے
ہاں وہ تو ہے اس سے تو تعلیمی بھی تعلیمی مطلب جو ہے تعلیم میں اس سے بھی تعلیم میں بھی بہت فائدہ ملتا ہے جیسے کہ پڑھائی میں مدد ملتی ہے تو انسان کا دماغ جو ہے وہ تندرست رہتا ہے اچھے سے رہتا ہے وہ سست نہیں رہتا ہے جس یہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ جلدی سوچ لیتا ہے یا اس سے تو روزگار کے بہت سارے موقع بن سکتے ہیں چاہے وہ کھیل کود میں ہر شمولیت کرنے کی ہوں یہاں وہاں ذرا فری یا کوچنگ کرنے کی بات ہو تو اس سے روزگار کے موقع بہت سارے بنتے ہیں
جی جی بالکل درست فرمایا اور میرا تو ماننا یہی ہے کہ اگر آپ کو یہ سب موقع ملتے ہیں تو آپ اس کو ضائع نہ کریں آپ اس کا استعمال کریں کیونکہ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے آپ اس میں بہتر کام کریں گے تو آپ بیماریوں سے بھی بچیں گے آپ کے شریر کی مرمت ہوگی آپ اچھی سے ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں آپ کا بلڈ سرکولیشن بہتر تر ہوتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے سروائیکل کا دقت کسی کو ہاتھ پیروں میں درد کہیں گھٹنے میں درد تو جب ان چیزوں میں شامل ہوتے ہیں نا تو ہمارے اندر ایک فرتیلا پن رہتا ہے
ہاں وہ تو فیر ہے اور سب سے بڑی بات کہ جو ہم جو ہمارا خالی وقت ہوتا ہے مطلب جہاں پہ ہمیں کوئی کام کرنے کی وہ وہ ہوتی نہیں ہے تو وہ وقت ایک اچھے کام میں مطلب گزر جاتا ہے وہ خراب کام میں نہیں گزر جاتا ہے
بے شک بالکل درست فرمایا ماشاء اللہ سے انشاء اللہ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ ان سب چیزوں میں ہم جڑے اور جو بھی مطلب اس میں شامل ہے ہم اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو اس کا ساتھ دیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہو کے ان چیزوں میں اور آگے کام کرے کیونکہ ہم ہمیں اپنا مستقبل نہیں دیکھنا آگے جا کے وہ کچھ اچھا کام کریں گے اچھے ٹیچرس بنیں گے تو ان کے ساتھ ہمارے بچے جڑیں گے تو وہ ان کے لیے بہتر طریقہ کار ہیں
ہاں وہ تو ہے لیکن میرے حساب سے تھوڑے نقصانات بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکن اصل میں تو اس کے زیادہ فائد ہی ہے تھوڑے سی نقصانات بھی ہیں اگر ہم انہیں بیان کرنے کی کوشش کرے تو چوٹ لگ سکتی ہے یا زیادہ کھیلنے سے تھکاوٹ آ سکتی تی ہے یا گرمی میں کھیلنے سے بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہے یا جیسے کہ ڈ ہائیڈریشن ہو گئی یا ہیٹ اسٹروک ہو گئی یا جس کو اچھے سے کھیلنا نہیں ہوتا اور آتا ہوگا تو وہ اپنے آپ کو زخمی کر سکتے ہے یا کسی کو غلط دوائی لینے کی عادت ہو جاتی ہے کہ میری کھیل میں اضافہ ہو جائے میں اچھا کھیل پاؤں تو وہ تھوڑے سے نقصانات ہے دیکھیے وہ تو کہتے ہیں نا کہ یار سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں اگر تھوڑے نقصانات نقصانات ہیں تو ساتھ ساتھ میں فائدے بھی ہوں گے یا اگر فائدے ہیں تو ساتھ ساتھ میں نقصانات بھی ہوں گے
جی جی چلو ماشاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا پھر کریں گے
جی بے شک آپ سے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے
ٹھیک ہے اللہ حافظ